السلام رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہے اپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی اللہ ابو جان امبو جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
وہ بوجھہان تو بوجھہ سب ٹھیک کی باجان
بھائی جانا آپ نے ہاں اللہ کا شکر ہے اس سے کی فصلوں کر ان سے سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آد کے امی جان وہ ٹھیک ہے آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں بالکل میں نے کھانا کھا لیا آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی ابھی چائے پی لی تو کھانا تو بہت ٹائم پہلے کھایا تھا ابھی میں نے چائے پی لی تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
بھائی جان بس میں بیٹھا ہی تھا آپ میں نے سوچا آپ کو فون کروں کسی موضوع پر پ بات کروں آپ سے ہے نا بھائی جان
بھائی جان تو آپ کو پتہ ہے ہم گھر پہ آئے صفائی کر رہے تھے مطلب کہ صفائی بھی بہت ہی اہم ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہی کہ صفائی کتنی ضروری ہے ہوتی ہے ہمارے لیے ہے نا بائی جان
بالکل بائی جان بالکل بالکل
صفائی ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے یہ صرف بکہ ہمارے جسم کو صاف رکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر سکول محلے اور پورے موسچر کو صاف رکھنی سے بھی مطلب کہہ تکلا رکھ مطلب کہ تعلق رکھتی ہے تو صفائی صحت کی بنیاد ہے اور ایک خوشحال زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو مشہور کہاوت ہے کہ صفائی نصاف ای نصب ایمان ہے تو صفائی جسے ہم کہتے ہے صفائی آدھا ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صفائی ہماری زندگی کا ہر کام کردار کا اہم حصہ ہے ایسا حصہ ہونی چاہیے تو جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ زیادہ صحت مند اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں تو پرسنل ہائجین یعنی ذاتی صفائی بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو ہمیں روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننے چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونی چاہیے تو اس سے جو مطلب کہ بیماریاں ہوتی ہے جنہیں ہم جرمز اور بیکٹیریا دور رہتے ہیں تو اور ہم مطلب کہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں تو دانتوں کی صفائی بھی ہائجین کا اہم حصہ ہے تو ہمیں روز صبح مطلب کہ اور رات کو برش برش کرنا چاہے برش کرنا چاہی
بالکل بھائی
ہم دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو دانت خراب ہو سکتے ہیں اور منہ کی بدبو بھی مطلب کہ پیدا ہو سکتی ہے نا
بلکل اور بھائی جان بالکل اسی کے ساتھ ساتھ صفائی اور ہائجین صحت مند زندگی بنیاد ہیں اسلام اور سائنس دونوں جو ہے صفائی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں صفائی صرف کپڑو یا گھر تک محدود نہیں ہوتی بلکہ جسم کھانے پینے ماحول اور عادتوں کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جو لوگ جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں نا بھائی جان وہ اکثر صحت مند رہتے ہیں بھائی جان اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بھائی جان وجہ صفائی کا مطلب ہے اپنی جسم کپڑوں گھر سکول آفس اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہائیجین سے مراد وہ عادتیں ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں جیسے ہاتھ دھونا صاف پانی پینا روزانہ نہانا اور صاف کھانا کھانا صحت اللہ کی جو ہے بڑی نعمت ہے اگر انسان صحت مت ہو تو وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے صفائی صحت کو برقرار رکھنے کا ہی سب سے آسان اور جو ہے موصور طریقہ ہے روزانہ نہانا صاف کپڑے پہننا دان صاف کرنا اور نہ ناک کاٹنا اچھی ہائجین کی نشانیاں ہے
ہاں بھجان تو مطلب کہ صفائی صرف فرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے ہمیں مطلب کہ اپنے گھر کی ساتھ ساتھ اپنی گلیوں اور پبلک پلیسز کو بھی صاف رکھنا چاہے مطلب کہ کش طرا ہمارا ڈسٹ بین میں ڈا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے اور مطلب کہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہے سو کولوں میں بھی صفائی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے صاف کلاس روم اور صاف ماحول مطلب کہ بچوں کو بہتر تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے تو اگر صاف نہ ہو تو مطلب کہ بچے بھی زیادہ خوشی اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آج کل بہت سی بیماریاں مطلب کہ گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں ہمار کہ ڈینگو ملیریا ٹائفائڈ اور مطلب کہ کہیں دوسری بیماریاں گندے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے آس پاس سفائی رکھے تو ان بیماریوں کو کم کیا جا سکتا ہے تو انوائرمنٹل کلیننیس بھی بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی تو درخت لگانا پلاسٹک کا کم استعمال کرنا اور پانی کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جب ہمارا انوائرمنٹ صاف ہوگا تو ہوا بھی صاف ہوگی اور لوگ صحت مند رہیں گے تو ہائجین مطلب کہ ہماری روزمرہ کی عادتوں سے شروع ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے مطلب کہہ ہاتھ دھووننا مطلب کہہ ناک ہون کاٹنا صاف پانی پینا اور مطلب کہ کھانے کو مطلب کہ ڈھک کر مطلب کہ رکھنا ہمیں صحت مند بناتے ہیں تو یہ عادت بچپن سے ہی اپنانی چاہیے سفر صفائی کا اثر صرف مطلب کہ صحت پر نہیں ہوتا بلکہ ہماری شخصیت پر بھی پڑتا ہے تو صاف ستھرا لوگ مطلب کہ پر اچھھی کیا کہ اچھھی اثر چھوٹ دیں ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اگر ہر فرت صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو ہماراری شہر اور گاؤں زیادہ خوبصورت بن سکتے ہیں تو صفائی اس نہ صرف مطب بیماریاں کم ہوتی ہیں بلکہ ملک کی ترقی بھی مدد ملتی ہے نا بھائی
بالکل بڑھ جائیں اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے حدیس کا معفوم ہے کہ صفائی جو ہے نصبی مان مسلمانوں کو نماز سے پہلے بزوگ کرنا ہوتا ہے جو جسم میں صفائی کا بہترین نظام ہے یہ ہمیں روزانہ صفائی کی عادت سکھاتا ہے والدین اور ٹیچر کا فرض ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی صفائی کی عادت دلائیں دیکھیے نہا بچہ اگر بچہ چھوٹی عمر سے صفائی کا اہتمام کرے نا تو وہ ب بڑے ہو کر بھی اس عادت کو نہیں چھوڑے گا حکومت کو بھی چاہیے کہ شہروں میں صفائی کا بہتر نظام بنائے ڈسٹ بینز کی تد جو ہے تدبیر بڑھائے اور لوگوں میں صفائی کے بارے میں شعور پیدا کریں ہر شہری کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہی اور صفائی میں حصہ لینا چاہیے آخر میں بائی جان یہی کا کہنا درست ہوگا کہ صفائی اور ہائیجین جو ہے صحت مند اور خوشگوار زندگی کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے صفائی سے بیماریاں کم ہوتی ہیں ماحول خوبصورت رہتا ہے اور زندگی بہتر بنا بنتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سکول محلے اور ملک کو صاف رکھنے میں جو اپنا حصہ ادا کرے اگر ہر شخص صفائی کا خیال رکھے تو ہم ا صحت مند ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرہ جو ہے بنا سکتے ہیں ماحولی صفائی بھی بہت ضروری ہے درخت لگانا کچرے کوٹھی ٹھیک جگہ جو ہے پھینکنا اور پلاسٹ کا کم استعمال کرنا ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے
ہمیں بچوں کو بھی صفائی کی اہمیت سمجھانا چاہیے جب بچے چھوٹی عمر سے ہی صفائی کی عادت سیکھتے ہیں تو وہ واری عمر میں بڑی عمر میں بھی اس پر عمل کرتے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صفائی اور ہائجین صحت مند زندگی کی مطلب کی چابابی ہے ہمیں اپنی ذاتی صفائی گھر کی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی کا پورا خیال رکھ چاہیے اگر ہم سب مل کر سب بھائی کو اپنی عادت بنا لیں تو ہم ایک مطلب کہ صحت مند خوبصورت اور ترقی یافتہ معاشر بنا سکتے ہیں میرے بائائیک تو صفائی کی اہمیت ہر جگہ نظر آتی ہے ہسپتالوں میں صفائی بہت ہی ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہاں موجود ہوتے ہیں اگر ہسپتال صاف نہ ہو تو بیماریاں اور انفیکشن آسانی سے پھیل سکتے ہیں اور مطلب کہ ان کی جان کو مریضوں کی جان کو پھر خطرہ بھی بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح مطلب کہ جہاں پہ کھانا ہم کھاتے ہیں ریسٹورینٹ اور فوڈ دکانوں میں بھی ہائجین کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ صحت مند کھانا کھا سکیں تو آج کے دور میں مطلب کہ ہینڈ ہائجین کی اہم ہاتھ دونے کی اور بھی بڑی مطلب کہ وجوہات ہت تو ڈاکٹر اور ہیلتھ ایکسپرٹس ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپ اپنے ہاتھ صابن سے کم از کم بیس سیکنڈز تک دھونے چاہیے یہ عادت بہت ہی بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت کو بہتر بناتی ہے بھائی جان تو سفائی اور ڈسپلین کے آپس میں گہرا تعلق ہے جو لوگ اپنے آس پاس پائی رکھتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ مطلب کہ منظم اور ذمہ دار ہوتے ہیں تو صفائی انسان کو وقت کی پابندی اور نظام و ضبط بھی سکھاتی ہے تو گندگی صرف انسان کو نہیں بلکہ جانور اور پودوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو جب کچرا ندیوں جیلوں اور زمین پر مطلب کہ پھینکا جاتا ہے تو انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے اس سے پانی اور ہوا دونوں آلودہ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ اور عوام دونوں کو مل کر صفائی کے لیے کام کرنا چاہیے صفائی مطلب کہ صفائی مہم چلانا چاہیے ڈسٹ بین کی تعداد بڑھانے چاہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہے جب سب مل کر کام کر کریں گے تو زیادہ بہتر نتیجہ
ہاں ہاں بال بھائی جان ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بھی ہمارا گھر کا کچرا نکلتا ہے وہ ہمیں جو دریاؤں نالوں میں نہیں پھینکنا چاہیے آج کل جو ہے گاڑیاں آتی ہیں وہ گورنمنٹ نے تو حکومت نے جو گاڑیاں لگائی ہیں وہ گھر گھر جا کے جاتی ہیں اور کچرا جمع کرتے ہیں اور اچھی جگہ ان کو جو ہے پھینکتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ڈسٹ ٹبین کا استعمال کرنا چاہیے بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی کسی موضوع اسی طرح بات ہوگی چلے بیٹھیے اللہ کے حوالے اللہ حافظ
چلے بھائی جان اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا میرے بھائی